السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھا ایسے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
بس میں تو بیٹھی تھی اور آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھا ہی تھا اور جائے بھی
ہاں ہاں میں نے پیا اپنی پی چائے
نہیں میں نے تو یہ جوس اور چپس لات
اچھا ٹھیک ٹھیک ا کھایا کرو یہ جوس چپس گھر کا ہی کھانا پیا کایا کرو زیادہ تر
ہاں ہاں
اور بتاؤ آپ آپ کہاں تھے آج جنور
میں تو گھر میں ہی بیٹھا تھا میر کو تھوڑا سی ٹانگ بھی لگی تھی
اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہاں میں نے سنا اور کھانا کا تھا آپ نے
ہاں میں نے کھایا کھایا تھا آپ نے کھایا تھا
ہاں ہاں میں نے بھی کھانا کھایا تھا جلدی جلدی ہی کھایا ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں پھر مہمان آئے
آج ہم تعلیم کی اہمیت پر بات کریں کرتے ہیں
جی
آج ہم تعلیم کی اہمیت پر بات کرتے ہیں
تعلیم انسان کی زندگی میں بہت تعلیم انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے
تعلیم کے بغیر انس تتان اندھیری میر ہے ت ہے تعلیم ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھ کھاتی ہے آپ تو یہ جانتے ہی ہوں گے
ہاں ہاں میں جانتی ہوں صرف کتابی علم ہی نہیں بلکہ تعلیم ان انسان کی سوچ اور اخلاق کو بھی بہتر بناتی ہیں
صحیح کہا تعلیم یافت تعلیم یافت افرد اپنے ملک کی ترقی میں عام انسان لیتا ہے
ہاں اور جو قوم تعلیم کو اہمیت دیتی ہے وہ ترقی کی منزلیں آسانی سے طے کر لیتے ہیں
آج کے دور میں ہر فیلڈ میں تعلیم کی ضرورت ہے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر یا سائنٹسٹ بننے کے لئے تعلیم لازمی ہے
بالکل بالکل بالکل تعلیم کے ذریعے انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے
ہاں ہمارا دھیان اس اسلام میں بھی اسی حاصل ہمارا دین اسلام میں بھی اسی حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے تعلیم حاصل
ہاں اسلام نے مرد اور عورتوں دونوں کو کو علم حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے
جی آپ کو پتہ ہے تعلیم ج حالت کو ختم کرتی ہے اور انسان کو روشنی کی طرح لے جاتی ہے
کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیں
ہاں کچھ لوگ غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یہ ایک
ہاں ہاں ہمیں مل کرل کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچہ اسکول جا کے اور تعلیم حاصل کرے
تعلیم انسان میں خود اطمینان پڑھائی کرتا ہے
ہاں اور اسے معاشرے کا مفید شحری بناتے ہیں
جو لوگ تعلیم یافت ہوتے ہے وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں مطلب جو لوگ تعلیم سے ہوتے ہیں نا مبتلا مطلب جن کو تعلیم اچھی ہوتی ہے وہ اچھے فیصلے لیتے
ہاں ہاں بالکل تعلیم انسان کو مشکل حالت کا مقابلہ کرنا بھی سکھاتی ہے
آج ٹیکنالوجی کے دور میں آن لائن تعلیم بھی بہت اہم ہو گئی ہے
جی ہاں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے
مگر ہم ہمیں ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کرنا چاہیے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے
ہاں ہاں بالکل اگر ٹیکنالوجی کو تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے
ہاں تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے ذریعے نہیں بلکہ بہتر انسان بنانے کے بھی ذریعے ہے
ہاں یہ بات مجھے بہت پسند آئی لیکن ا ال تعلیم وہ ہے ہے جو انسان کو اخلاق کوسنوار
ہ اگر ہر شخص تعلیم یافت ہو تو ا محرف میں مطلب اگر ہر کوئی تعلیم کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے ان کے لیے
ہاں جرم اور جہالت کم ہو سکتی ہے ا سے اور امن ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہو سکتا ہے
ا اسی لیے مقامت کو بھی تعلیم کییدن میں مزید صلاحیت فرمائی ف فراہم کرنی چاہیے
اسکولوں کالج اور یونیورسٹی کی تعداد بڑھانی چاہیے
ٹیچر کا مقام بھی بہت بلند ہے کیونکہ وہ علم پڑھاتی ہے
جی بالکل جی ہاں اتاد قوم کے ممار ہوتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہر تعلیم کو محنت اور لگن سے پ رکھنا چاہیئے
اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم ہمارے لیے وہ چیز ہے جس سے ہماری آنکھوں میں روشنی آتی ہے جس سے ہمیں نوکری ملتی ہے اور جس سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں
آپ کو پتہ ہے تعلیم کے ذریعے انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر بنا سک
بالکل تعلیم کامیابی کی کنجی ہے یہ ہمیں اسلام میں بھی بتایا گیا ہے اور یہ ہمیں خود بھی پتہ ہے
آج کی گفتگو سے مجھے تعلیم کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ آئی
مجھے بھی تعلیم واقعی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے
شکریہ ماریا تمہارے خیالات بہت اچھے تھے
ہاں ہاں شکریہ مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت اچھا بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے آپ بتا سکتے ہو کہ تعلیم سے ہم کیا کیا مطلب تعلیم سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہے
تعلیم سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ گھر والوں کی سہولیت ہو جاتی ہے اور ہم کو ڈر در ٹھوکرے کھانے سے ہم در در ٹھوکرے نہیں کھائیں گے کیونکہ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی ہم کو ہر کوئی جاب دے سکتا ہے ہم کو ہر کوئی کام دے سکتا ہے ہم سڑک پہ گھوم گھومیں گے نہیں کہ ہمیں جاب چاہیے جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی ہم کو وہاں سے مطلب ایک طرح سے آفر آئے گا ایک طرح سے بلائیں گے ہمارے پاس کام کرو آپ کے پاس تعلیم ہے آپ کے پاس بہت تعلیم ہے اس لیے اس تعلیم سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ کہ ہم کو پھر گھومنا نہیں پڑے گا ہم کو پھر کسی کے اندر نہیں رہنا پڑے گا
سے ہم خود پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں تعلیم سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور تعلیم سے اس سے ہمارے معاشرے میں ہماری عزت رہتی ہے اور گھر میں بھی ضرور ایک مطلب بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کا دور جو ہے نا وہ سارا ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے اگر کسی کو گھر میں تعلیم نہ ہو تو وہ گھر تو پریشانی میں ہی رہے گا
لیکن لیکن آپ کے حساب سے جو لوگ تعلیم نہیں کرتے ان کو کیا بولیں گے
میرے حساب سے جو لوگ تعلیم نہیں کرتے مطلب کہ آج کے لوگ کے مطلب جو تعلیم نہیں کرتے ہیں ان کو میں یہ بتاؤں گی کہ آگے جا کے اپ لوگوں کو مشکلات پیدا ہوگی ایسا مت کرو تعلیم کرو کیونکہ اس سے کامیابی ہو جاؤ گے اور ہر ایک کی ضرورت بھی آؤ گے
ہاں بالکل مارہ آج کی جو ہم نے یہ بات کی آپس میں مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا اور بہت جاننے کو ملا جو میں نہیں جانتا تھا تعلیم کے بارے میں وہ بھی میں جان گیا شکریہ آپ ن سب کچھ تعلیم کے بارے میں پتا اور ہم بھی ہم بھی کوشش کریں گے جو ہمارے آنے والے بچے ہوں گے جو ہمارے ابھی کے چھوٹے بچے ہیں ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی اہم ہے ہیں اور تعلیم سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں
ہاں ہاں تعلیم سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے تعلیم سے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ آج کل کے لوگ باہر جاتے ہیں اگر ہمیں تعلیم ہی نہ ہو ہم کیسے جا سکتے ہیں باہر اور آج کل تو تعلیم پہ ہی سارا ڈپینڈ ہے کیونکہ تعلیم ہے تو ہماری زندگی بھی ہے آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تعلیم ہماری کن کن کاموں کے لیے ضرورت ہوتی ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے مطلب تعلیم سے مطلب آگے آگے بڑھ جائیں گے بڑے ہو جائیں گے ہم اپنے بچوں کو خود بھی پڑھا سکتے ہیں ان کو ہم خود بھی ڈسپلن رکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور آگے جا کے تو دنیا ساری ٹیکنالوجی سے بڑی ہوگی
ہاں یہ بات تو آپ کی بہت صحیح ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تعلیم میں مبتلا ہو جب ہم تعلیم میں مبتلا مبتلا ہوں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سوچیں گے ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں ہماری بہن پڑھی لکھی ہے ہمارے بھائی پڑھے لکھے ہیں ہمارے دادا پڑھے لکھے تھے ہم کیوں نہیں پڑھیں گے
جی جی بالکل وہ سوچنے بھی پڑ جائیں گے اور تب کا زمانہ تو ہوگا ہی وہی تب کا زمانہ کوئی تعلیم کے بغیر تب نہیں رہ سکتا ہے اسی لیے ہمیں بھی یہی کام کہ ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنی ہے
اچھا لگا سے بات کر کے چلو کرتے ہیں بات اللہ حافظ
چلو مجھے بھی آپ سے بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ